سلام و علیکم
سلام و علیکم کیا کر رہی ہو
ذہین کو بولو میرا چارجر اتارو
سیر سویی ہے یہاں سب سوئے ہے
یہاں بھی
ج جا وہ دیکھو ذرا
کس پہ بیجا نہیں آیا کچھ
صبر تو کرو
پچھلی کا کتنا ہے
رکیے
پچھلے کا کتنا آیا
ہمم
پچھلے کا کتنا آیا
ایک سیکنڈ میں تو کچھ پاگل ہی ہو گئی نا آپ ٹھیک ہیں اور
ہاں شکر
ہیلو آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شوکر ہے اللہ تعالی کا
کیا
شکر اللہ کا میں نے بولا شکر اللہ کا
کھانا وانا کھایا آپ نے
نہیں
کیوں آپ کو بھوک نہیں ہے کیا
نہیں بھوک نئی
کھانا کھانا چاہیے ہمیں کبھی بھی اپنا جو ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں تمہیں پتا ہے میں نے آج سوچا تم سے ایک اہم موضوع پر بات کرو یعنی وقت کی پابندی
ھمم بہت اچھا مو مولو ہے آج کل لوگ وقت کی قدر کم ہی کرتے ہیں
ہیلو
ہیلو میں نے بولا بہت اچھا موضوع ہے آج کل لوگ وقت کی قدر کم ہی کرتے ہیں
ہمم وقت کی قدر کرنی چاہیے
ہمم
سنا
صحیح صحیح کہا آگے بولو
میں نے کہا آج سوچا تم سے ایک موضوع پر بات کروں یعنی وقت کی پابندی
ہاں میں نے جواب بھی دیا بہت اچھا موضوع ہے آج کل لوگ وقت کی قدر کم کرتے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا تم نے میرا ماننا ہے کہ جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے
صحیح کہا ہمارے اساتذہ بھی ہمیشہ کہتے ہیں یہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے ایک بار جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا
بالکل صحیح کہا تم نے مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے اسکول کہ ایک استاد ہمیشہ کلاس میں پانچ منٹ پہلے آ جاتے تھے انہوں نے کبھی انہوں نے ہمیں وقت کی پابندی سکھائی انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں لیٹ نہیں کیا ہوگا
میرے ابو بھی ہمیشہ کہتے ہیں جو وقت کی عزت کرتا ہے وقت بھی اس کی عزت کرتا ہے
صحیح فرمایا تم نے جو وقت کی عزت کرتا ہے وقت بھی اس کی عزت کرتا ہے بہت خوبصورت بات ہے اگر ہم امتحانات کی تیاری وقت پر کریں تو پریشانی بھی کم ہوتی ہے
بالکل صحی یہ بات تو سحی امتحان کی تیاری اگر ہم وقت پہ کرے تو کیا ہوتی ہے پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے لیکن میرے نانو بھی کہا کرتے تھے اگر بےیکار کام کو بچانا ہوگا تو پانچ منٹ پہلے جانا چاہیے تی ہے
آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں اتار سکے بس بات یاد نہ رکھے
جی جی یے بات صحیح ہے
آمم
آ آ بالکل لیکن ہم طلبا کی ایک بری عادت ہے کہ ہر کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں
ہاں کام کو ٹالتے رہنا سب سے بڑا مشکل وہ سب سے بڑی مشکل ہے میں بھی کبھی کبھی اسائنمنٹ آخری دن مکمل کرتی ہوں پھر بہت پریشانی ہوتی ہے
کبھی کبھی سچ میں کبھی کبھی میرے سا میرے ساتھ بھی پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن اب میں نے روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنانا شروع کیا ہے
ٹھیک اچھا کیا اس سے بہت فائدہ ہوا
جی ہاں بہت زیادہ میں پڑھائی نماز گھر کے کام اور آرام کے لیے الگ الگ وقت مقرر کرتے ہیں
ارے واہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے ہے نا
ہاں بالکل اگر ہم اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں تو وقت ضایع نہیں ہوتا
تمہارے خیال میں وقت پابندی صرف اسکول اور دفتر کے لیے ضروری ہے یا ہر جگہ
ہر جگہ اگر کسی نے ہمیں چار بجے بلایا ہے اور ہم پانچ بجے پہنچے تو یے دوسرے انسان کے وقت کی بے قدری ہے
بالکل اس چیز کو آپ کو بالکل اپ کو اس چیز کو دھیان رکھنا چاہیے جب ہم کسی کو چار بجے بلاتے تو میں پانچ بجے پہنچ رہا ہوتا ہمیں بالکل ساڑھے تین پہنچنا چاہیے ہے نا اس سے ہماری اچ انسان اچھی پہچان بھی متاثر ہوتی ہے
اور لوگ ہم پر کم اعتماد کرتے ہیں
صحیح بات ہے جیسے کی میں اسلام میں بھی وقت کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے
جی ہاں نماز بھی وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے جس سے نظم و ضبط پر وقت کی پابندی سیکھنے کو ملتی ہے
مجھے لگتا ہے کی موبائل فون بھی کبھی کبھی وقت ضائع کرنے کی بہت بڑی وجہ بن جایتا تا ہے
کبھی کبھی نے ہر بار بالکل سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے پتا ہی نہیں چلتا کی کتنا وقت گزر گیا
میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے ویڈیوز دیکھتے دیکھتے ایک گھنٹہ گزر جاتا
جے لیے موبائل کے استعمال کا وقت محدود رکھنا چاہیے
آمم اور علام اور ریمائنڈر کا استعمال بھی کرنا چاہیے مگر کیا ہے کہ جب علام اور ریمائنڈر کا استعمال کریں رکھکے کرنی سب اٹھنا بھی چاہیے بس اس کو سن کے ان سنا نہیں کرنا چاہیے نہیں
جی ہاں میں ہر اہم کام کے لیے اپنے فون میں ریمائنڈر لگاتی ہوں
وہ تو مجھے پتاہ ہے یے بہت اچھی عادت ہے مگر دا تھنگ اگر دو مگر بات یے ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کے لے ریمائنڈر لگایا تو ہمیں اٹھنا بھی چاہیے نا اس چیز کے لے ہمیں
اٹھتی ہوں اب کبھی کبھی ہمت نہیں ہوتی تب نہیں اٹھتی
ہاں بالکل بالکل بالکل
وقت کی پابندی نہ صرف کامیابی دلاتی ہے بلکی خود اعتمادی بھی بڑھاتی ہے
ہمم اور ذہنی دباؤ بھی کم ہوتا ہے کیو کی کام وقت پر مکمل ہو جاتا ہے
بالکل
اگر ہر طالب علم وقت پابندی اختیار کریں کرے تو امتحانات کا دباؤ بھی کم ہو جائے گا
جی ہاں اور والدین بھی خوش ہوں گے
بالکل صحیح فرمایا دفتر میں بھی وقت کے پابند ملازمین کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایز کمپیر پے جو لیٹ اتے ہے
اور ترکی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہے
بالکل صحیح فرمایا باکی چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں بڑے بڑے نتائج دیتی ہے
بالکل روزانہ صرف دس منٹ پہلے اٹھنا بھی ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے
بالکل بالکل بالکل آج کی بات بات چیت سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے
ہاں اب جتنا سناؤ اس پے عمل بھی کرنا ٹھیک ہے
ہاں آپ بی خاص کور پھر آپ
نہیں نہیں دونوں دونوں کو کرنا
نہیں نہیں میں تو کرتی رہتی ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے پر آپ کی وہ بری عادت عادت ہی ہو گئی ہے تو آپ کو زیادہ سدھارنے کی ضرورت ہے
ہاں سدھارتی ہو میں بھی کوشش کرتی ہوں
بالکل بالکل
مجھے بھی چلو آج سے ہم دونوں چلو آج سے ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ ہر کام وقت پر کریں گے
انشاء اللہ اور ایک دوسرے کو بھی یاد دلاتے رہیں گے
ضرور اللہ تعا لی ہم وقت کی قدر کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے
آمین اچھا اب میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھنا
اللہ حافظ عائشہ خوش رہو اللہ حافظ
اللہ حافظ